ہیلو السلام علیکم السلام علیکم کسے ہو
بڑھیا ہوں کیا کر رہی ہو
سب خیریت
ہاں ربع خیریت
اوکے تو اج ہم لوگ شراب ہے سوشل میڈیا حسنیافرب افادیت یا تعمیری اور عصری یا مذاقی کا فلسفہ کے بارے میں گو تگو کرنے والے ہیں
اج ہم نے ذہنی اور جسمانی کاہل کے بارے میں سنا ہے ہر چیز ریڈ سلیمنٹ ملنے کی وجہ سے انسانی ذہن اور جسم سست ہوتا جا رہا ہے
بالکل بالکل بالکل ا صادق فرمایا اپ نے
یعنی ٹیکنالوجی کو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کی اج انسان خود ٹیکنالوجی کا غلام بنتا جا رہا ہے
بالکل صادق فرمایا اپ نے سوشل میڈیا نے دور بیٹھے اجنبیو کو تو کرریم لا دیا مگر پاس بیٹھے صبھی رشتوں کو کوشوں دور دھکیل دیا ایک ہی کمرے میں بیٹھے چار افراد اپس میں بات کرنے کے بجائے اپنی اپنی اسکرینس میں مہاؤ ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایک رول لیدم انسان کے ارد گرد کے ایک کو چیمبر بنا دیتے ہیں جہاں اسے صرف وہی وچار دکھائی دیتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہ اس سے منسارے میں سہن شیلتا ختم ہوتی جاتی ہے ا قز فومی بڑھ رہی ہے اور بیچارے اوپو گرواد کو بڑھاوا مل رہا ہے سائبر خطرا اور اخلاقی جلال کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے
کیا خوب کہا اپ نے سوشل میڈیا پر جو افوائے افواجی اور سائبر بلنگ کا بازار گرم ہے اس نے تو کئی معمولوں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگانا کیوں لازمی ہوتا ہو چکا ہے
بالکل بالکل یہ اس دور کا سب سے گنانا سائبر اپرادھ ہے فرحا ا گم نامی کا فائدہ اٹھا کر کچھ تنگ نظر اور کشف جہان لوگ دوسروں کو ٹرول کرتے ہیں اپ شبد کہتے ہیں اور ان کی اہنے جتا کو مجرو کرتے ہیں ڈپ ڈپ فیک جیسی منسوئیی تکنیکوں نے محلاؤں کہ اس سمت اور عزت کو خطرے میں ڈال دیا ہے افواہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ پل بھر میں دنگے اور معاشرتی اشانتی پیدا ہو جاتی ہے جب تک سوشل میڈیا پر سخت قانونی جابطے یا یوزرس کے اندر اخلاقی سوور پیدا نہیں ہو گا تب تک یہ ہم منچ تباہی کا سازو سامان تیار کرتا رہے گا اطبالے ڈیجیٹل اور حکمت عمل کے بارے میں کچھ بتائیں گے
سبحان اللہ کیا خوب خوب کہا اپ نے اپ نے اس کے نفعے اور نقصان کا مکمل چٹکوئیھا کھول دیا آئیے اب ہم سائمن کے لیے کچھ ایسے عملی اور سنہری او آئیپیش کرتے ہیں جس سے وہ اس جیلس سے ازاد ہو کر سوشل میڈیا کو محج ایک خادیم کی طرح استعمال کر سکے
بالکل بالکل جی ہضور کیوں نہیں اس مجاجی عصری نے نجات پانے کے لیے ہمیں ایک مکمل حکمت عمل اختیار کرنی ہوگی
ڈیجیٹل ڈٹاکس ڈٹاکس ہفتے میں ایک سے ایک کم سے کم ایک دن یا دن بھر میں کچھ گھنٹے سوشل میڈیا سے مکمل دوری اختیار کریں ایپ ٹائمرس کا استعمال کرکے اس اسکرین ٹائمس کو محدود کریں سوری مسافر اپنے فیڈ کو صاف رکھے ایسے اکاؤنٹس کو انفالو یا میوٹ کر دیں جو آپ کے اندر عرشا تناؤ یا مایشی پیدا کرتا صرف انہیں چیزوں کو دیکھے جو آپ کے علم اور ہنر میں اضافہ کرے تفدق اے خبر کسی بھی سن سکنی خیز خبر کو یا پوسٹ کو آگے بڑھانے سے قبل اس کی پرامانکتا جانچ کر جانچ ضرور کرے جھوٹ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے حقیقی رشتوں کی آب پاری سوشل میڈیا کی ورچوئل دنیا سے باہر نکل کر اصل دوستوں سے ملے ماتا پتا کی صحبت میں بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کریں اور پرکرتی کا آنند لے حقیقی دنیا کی لزت ہی اس شراب کو مٹا سکتی ہے حاصل ایک کلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے
کیوں نہیں کیا خوب فرمایا آپ نے تو عالی قدر جی شعور اور قدران سائمن آج کی ہماریے اس عجہد تکلیف گفتگو کا لب اے لباب ہیں اور نچوڑ یہی ہے کہ سو شل میڈیا ایک لاجواب کھڑکی ہیں جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کھڑکی سے باہر کود کر اپنی حقیقت زندگی کو کو گوا نہ بیٹھے یا ہماری انگلیوں کا غلام ہونا چاہیے نہ کہ ہم ذ ہن کا مالک
بالکل بالکل صادق فرما بالکل صادق فرمایا آپ نے میرے عزیز دوست اس مجاذی دنیا کے فریب کو پہچانیے اپنی بند آنکھوں کو کھولیے اور اپنے حقیقی زندگی کے سب و روز کو سنواریے لائکس اور ویوز سے آپ کی قیمت طے نہیں ہوتی آپ کی اصلی قیمت آپ کے اخلاق آپ کے ہنر اور آپ کے رشتوں کی گہرائی سے طے ہوتی ہے
کیا خوب فرمایا آپ نے یعنی جیسا کہ سوشل میڈیا کے اس حسن کو اور فریب کو الفاظوں کو سپرد کر کے ہوئے ہیں کسی دانا نے کیا خوب فرمایا ہے سوشل میڈیا نے انسان کو پوری دنیا سے تو جوڑ دیا مگر افسوس کی بات افسوس کی وہ خود اپنی ذ ات سے مکمل طور پر اجنبی ہو گیا
بالکل بالکل اور اسی پیغام کو شعرانہ پیرہن میں ڈھال کر سامائن کی نظر کرے تو مجازی محفلوں سے روح کو سکون نہیں ملتا اسکرین بند کر اور دیکھ حقیقی رشتوں میں کتنا نور بکھرا ہے
بہت بہت ممون مذکور اور آبھاری ہوں آپ کی اس نہایت ہی پھنسی کلیگ اور مسفید لفظوں نے انمول ذخیر سے سنجی سور پرور گفتگو کے لیے اور ہمارے تمام علی جہان سائمن کا بھی تہ دل سے معمون جنہوں نے اپنی قیمتی سمتاؤں سے ہمیں نوازا
بالکل نوازش فرمان نوا نوازش کل موبائل کو سائلنٹ پر رکھ کر آپ کے ساتھ چائے کی حقیقی چسکیوں کو کا آنند لینے کا انتظار کریں گے
کیا آپ کیا آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گی ڈیجیٹل ڈیٹکس
بالکل بالکل ڈی ڈیجیٹل ڈیٹیکس وہ ہے کہ جو ڈیجیٹل کے مان تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جیسے ڈیجی ٹل جیسے فون پے کر رہے ہیں ویڈیو کال کر رہے یوٹیوب چلا رہے ہیں یہ سارا ڈیجیٹل تو ڈیٹکس ہی ہے
آج کل جو ہم موبائل پہ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب ہو گیا فیس بک گیا انسٹاگرام ہو گیا جو آج کل ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہیں اس کا لوگ استعمال آج کل اچھی چیزوں کے لیے کم خراب چیزوں کے لیے زیادہ کر رہے ہیں کیا اس کی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی
بالکل بالکل اچھی چیزوں کے لیے تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہو رہا ہے اچھی چیزیں یہ ہے کہ جیسے ہم فون پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ عاجزی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے بٹوئے پیسے بٹوہ آٹو میں لے کے جانا ہوتا تھا جسے چوری ہونے کا ڈر ہمارے جان کو خطرہ رہتا تھا اور ابھی فون پہ میں رکھنے سے ہمارے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہے ایک طریقے سے دیکھے کہ دور انسان کہیں بھی بدیش دوسرے دیش کے انسان کو اپنے پاس محسوس کر رہے ہیں
کیا خوب فرمایا آپ نے دھنیہ واد میں آپ کے اس اس آپ کے وچار سے میں بہت سہمت ہوں اور یو ٹیوب سے ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ پڑھائی کی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننا ہو گیا اگر کوئی نئی چیزیں ان کو جانکاری نہیں ہے تو یو ٹیوب کے ذریعے وہ خود اکیلے بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں انہیں کسی شکھا کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں جیسے ہم نے کھانے بنانے کی نئی نئی طریقے دیکھا ہے پڑھائی کا آسان طریقہ دیکھا ہے کہیں گوگل میپ دیکھا ہے پیسوں کی لین دین دیکھا ہے حساب کتاب رکھنا اتیادی
بالکل بالکل ا ہمارے خیال سے سوشل میڈیا درصل ایک ایسا تھالی ہے ہے جس میں امرت اور جوہر دونوں ایک ساتھ پروسے گئے ہیں یا منشر اس بات پر کرتا ہے کہ ہماری پیاس کا مزاج کیسا ہے تو ایک ہی تھالی میں امرت اور جہر دونوں پڑوسے گائے ہیں یہ لیکن یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہمیں اس میں سے لینا کیا ہے
کیا غظب کی بات کہی آپ نے سبحان اللہ آپ نے خوب بےحد فرمایا ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس اچھی چیزیں اور خراب چیزیں دونوں رہتی ہیں فرق اتنا یہ صرف ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سات اپنے والے سے لیتے کیا ہے کیونکہ وہاں پہ دونوں چیزیں برابر ماترا میں رکھی گئی ہیں اگر اچھی چیزیں لیں گے تو اچھا اچھا اچھا ہمارے سنگ پورا اچھا ہوگ دوسروں کو بھی اچھا بتائیں گے خراب چیزیں لیں گی تو ہماری لائف خراب کر دے گا اور آگے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا اور اپنی زندگی خود سے خراب کر دیں گے
بالکل بالکل اور اچھی اچھی چیزیں یہ دیکھیں کہ جیسے پہلے اگر ہم آف لائن پڑھتے تھے تو بہت زیادہ فیس دے کے پڑھنی پڑتی تھی لیکن اگر ہم آن لائن کی بات کریں تو اس سے بہت ہی کم ماترا میں جیرو جیسے جیسے اگر آف لائن دیتے تو ہم ہزار روپئے دیتے تھے دو ہزار دیتے تھے لیکن آن لائن پہ جائے تو ماتر دو سو تین سو اٹھ اٹھائیس انتیس اکتیس روپے میں اچھے اچھے کورس مل جا رہے ہیں
کیا گجب کی بات کہی آپ نے خوب فرمایا آج کل کم کم پیسوں میں پورے ایک سال کا مل جاتا ہے پڑھائی کا لیکھا جس میں ہر ایک الگ الگ طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے اور پڑھائی میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی تھی پہلے پڑھائی میں تھوڑی دقت ہوتی تھی آج کے سمے میں اسمارٹ فون جس جن بھائی بہنوں کے پاس ہیں ان سب نے ان سب کو پڑھائی کے لیے پریرت کرنا چاہیے کہ آپ اگر کہیں دور رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اسکول کالج یا نزدیکی شکھا نہیں لے پ پا رہے ہیں تو اپنی موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں شکھت ہو کر
سبحان اللہ کیا غذب فرمایا آپ نے آپ کے اس تبدیلی کو تہ دل سے دھنیہ واد ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں
خدا حافظ
اللہ حافظ